وعلیکم ال ہاں ہاں میں ٹھیک ہوںا اجاز کیسے ہوں سب ٹھیک ہے
گھر پہ ہی تھی بھی
گھر پہ گرمی کتنی ہے
بہت زیادہ ہے
اوکے اور سنا
بس بڑھیا تم سناؤ
بس دعا اور سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا میں آپ کو کچھ سناؤں گا آج ٹھیک ہے اب سنو میں پڑھوں گا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سناؤں گا ٹھیک ہے آپس اسلم کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور لقب حیدر تھا آپ صلی اللہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درما چاچا ابو طالب کے فرزند تھے
اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اس طرح آپ صللہ ا علیہ وسلم پیارے نبی صلہ عليه وسلم کے چچرے بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت آٹھ آٹھ سو ساتھ کی ٹھیک جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی سن رہی ہو
ہاں
کیسے لگے یہاں تک یہاں تک کیسی لگی اسٹوری
اچھی لگی
ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ختیجہ اکبر رضی اللہ تعالیہ کے بعد متیین اور مسلمین میں آپ رضی الله کا ہی نام آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پیار کرتے تھے اور حضرت علی کی تربیت آپ صلى الله علیہ وسلم کے ہی ہاتھوں ہوئی سن رہے ہو
ہاں ہاں
اور سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک
بھائی بہن ٹھیک ہے ممی پاپا ٹھیک ہیں
ہاں
اور کیا چل رہا ہے
آج گرمی کتنی ہے وہاں پہ کتنی گرمی ہے بہت گرمی ہے اور سنا
بڑھیا
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک
اور
بس ٹھیک
کچھ خاص
کچھ نہیں
اور سنا اور سب ٹھیک ہے ممی پاپا ٹھیک ہے
ہاں
اور
بس بڑھیا
اور سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے تم نے فون کیوں بند کیا
اور سنا یہ سب ٹھیک ہے کچھوری
ہاں میں کیا سناؤں گی کچھ بھی نہیں ہے
اچھا
بس ایسے ہی
اچھا وہاں پہ آج کل دٹورسٹ ہی جاتے ہیں
ہاں ہاں
کیا کرنے بلا کیا کرنے جاتے ہ میں ہاں اور ایک سی سناؤں گا آپ کوید خترک ج آج عید کا تہوار ہے رمضان کے مہینے بھر کے روزوں کے بعد یہ تہوار آتا ہے رمضان کے مہینے کے آخری دن جب شام کو چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن ج منائی جاتی ہے اس لی کی عید اور عید الفطر بھی کہا جاتا ہے صبح ہوتی ہی سبے چھوٹے بچے نہا تو کر نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں ہر شخص خ نظر آتا ہے اور عید گاہ جانے کی تیاری کرتا ہے لوگ عید گاہ جانے سے پہلے عیدوں اور محتاج مد کے خطرہ بانٹتے ہیں تاکہ وہ لوگ عید کی خوشی میں شریک اور ہے وہ تھ وہ سفید رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہنا رکھا ہے اس کے سر پرفھید
وہ واہ
وہ آج ب خوش نظر آ رہا ہے اپنے بھائی
واہ واہ
رات عید گاہ جانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے آد آ بیدا خوبصورت کپڑے پہن کر خوشی خوشی آپنی آر شہر لڑ کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگ میں یہ کہاں جا رہے ہیں بڑوں کے ساتھ بچے بھی ہیں وہ عید گاہ پہنچ گئے انہوں نے جماعت پڑی ہاتھ اٹا م اور آپ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے کو عید کی مبارکاد دے رہے ہیں
دکانداروں نے اپنی دکانوں کو پہنچ سک ہے
ہیں بچے بھائی کھلونے کھ رہے بڑے چھوٹوں کو عید دے رہے ہیں ہاںٹو آٹو والی
ہاں
بچے جولے جول رہے ہیں سب لوگ خوشی اپنے گھر کروں میں کا اس قبال کرتے ہیں عید یں بائی چارہ دوست اور کا درس دیتے ہیں
ہاں میں سن رہی ہوں آپ کی آواز کتنی اچھی ہے
ہاں مری اچھی ہیں آواز
اچھا آپاں ب آیا تھا کیا
ابھی تک آپ کااں تھی آپ کا بھائی تو جلدی آ گیا آپ تو لیٹ آئی
میں نا جو میرے یہ نانی ہے یہ جو میرا باپ ہے نا اس کا جو چاچو ہے نا اسی کے گھر گئی تھی میں
وہاں سے کیا کرنےنی گئی تھی
وہ نا یہ دکان بنا رہے تھے اسی لیے گئی تھی
اچھا آپ کو میں اور ایک چیز سناؤں گا آپ صلی اللہس اسلم ہر دین اسلام کو خاطر قربانی دینے میں پیش پیش رہے تھے آپ صلی اللہ وسلم کی بات
جی
شہادت چاروں طرف تھی آپ س حضرت عثمانشض اللہ تعالا ش کے گئے مسلمانوں کے چو خال مقرر تھ
ہاں ہاں میں سن رہی ہوں تم بولو
حضرت ع حر حضرت علی رضی اللہ تعالا عنہ مبارک رمضان اور اس کے آگے میںؤں گا میں آپ کو سناؤں گا ایک بادل اور تارے
دو
ختم ہوا دی سورج عٹوبہ شام ہوئی اور گا اتارے جگ مگ جگگ کرتے آئے نور کٹ پیے پیارے پیارے دور کہیں سے ٹھنڈ سے ٹھنڈے ٹھنڈے تز ہ کی چلی آ کاندوں پر اپنے کو اٹھا کر چھوٹے چھوٹے بادل لائے ان کو دیکھ کے اور میں ب اور م کر داروں سے کوئی چھپا اور کوئی نکلا بادل کے باؤ سے کھیل رہے جیسے بچے آنکھ مچھلی اگ کرنے کر لی میں یہ شبن کی کتریے چمکی اور اجل ہو کر گلی گلی میں سن رہے ہو
ہاں میں س رہ تم بولو ہاں ہاں
ہوا خاتون کے بارے میں آپ کو میں کچھ سناؤں گا
س
ہوبا خاتون نام زون تھا وہ چند چندر ہار
پپ
پانپور میں پیدا ہوئی اس کے والد کا نام عبد ال روزن زون کو پانچ سال کی عمر میں مقامی مسجد امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا دو سال کے ان نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی زون کی شام ایک ان ان پڑھ لڑکے سے ہوئی زون کی شادی کے انپڑھ لڑکی سے ہوئی سر سورا
ش سو س
سسر ساس اور اپ شہر کی کیچی جان سے خدمت کرنے کے باوجود سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے دکھ دکھ کے ان ان کی حالت میں سون اور زون در بری اشعار کہنے لگی اللہ تعالینے زون کو خوبصورت اچ کے ساتھ س تھی اور پورا اثر آواز بھی ادا کی تھی دل کو بو مکا کرنے کے لیے زون اپنے درت بھری اشار گ گاتی تھی اس طرح ان کی شادی شادی شاعرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی
ہاں ہاں ہم
پانچوں کے صوافی بزرگ خواجہ مستحد کے پاس جاتی انہوں نے زون کو حبا خاتون نام اور وہ اس کے نام سے مشہور ہو گئی ایک دن کے حکم قران یوسف شاہ پامپور کے علاوہ کی سیر کرنے کو نکلے انہوں نے ہوا خاتون کی میٹھی آواز اسے فریقہ ہے اچھا ب ال
بائے اللہ حافظ